السلام
وعلیکم السلام
کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو
شکر گھر میں سب کیسے ہیں
شکر الحمد للہ آپ کے گھر میں کیسے ہیں
سب کہ شکر ٹھیک کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
ہاں آپ کیوں نہیں اسکول آئی تھی آج
مجھے گھر پہ تھوڑا کام تھا آپ گئے تھے
ہاں
اچھا ٹھیک آج کیا پڑھا آپ نے
آج ہم نے انوائرمنٹل میں پڑھا پلاسٹک بیگس کے بارے میں تو مجھے لگا اس ٹاپک پہ میں تمہارے ساتھ بات کروں
بالکل یہ بہت اہم ٹاپک ہے پلاسٹک پگس ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے لیکن ان کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے
صحیح کہا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ پلاسٹک بیگ ہوتے کیا ہے
پلاسٹک بیگس پتلے اور حق کے ٹھیلے ہوتے ہیں جو پلاسٹک سے بنائے جاتے ہیں لوگ انہیں شاپنگ سبزی فروٹس اور دوسری چیزیں لے جانے کے لئے استعمال کرتے ہیں
ہاں اور یہ آسانی سے مل بھی جاتے ہیں اسی وجہ سے لوگ ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں
بالکل لیکن جو چیز انہیں مشہور بناتی ہے وہی چیز انوائرمنٹ کے لئے پرابلم بھی بن جاتی ہے
کیسے
پلاسٹک بیگس جلدی ختم یا گلتے نہیں ہیں ایک پلاسٹک بیگ کو مٹی میں ختم ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں کچھ پلاسٹک بیگس کو تو پانچ ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے
یہ تو واقعی حیران کرنے والی بات ہے مطلب ہم آج جو پلاسٹک بیگ پھینکتے ہیں وہ کہ کوئی نسلوں وہ کیں نسلوں تک زمین میں رہ سکتی ہے
جی ہاں اسی لے اسے انوائرمنٹل پلیوشن کا ایک بڑا سبب مانا جاتا ہے
میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ پلاسٹک بیگ سڑکوں اور نالیوں میں پڑا ہوتا ہے
یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے پلاسٹک بیگس نالیوں کو بند کر دیتے ہے جس سے پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے اور بڑھ باڑ جیسی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے
ہمارے علاقے میں بھی کبھی کبھی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور صفائی والوں کو بہت مشکل ہوتی ہیں
جی ہاں اگر لوگ پلاسٹک بیگس کو ٹھیک جگہ پر پھینکیں گے یا ان کا استعمال کم کریں تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو
پلاسٹک بیگ جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو نقصان دہ ہوتا ہے ہے نا
بالکل گئے بکری گائے بکریا اور دوسرے جانور کبھی کبھی کچرے میں سے کھانا ڈھونڈتے وقت پلاسٹک پگس بھی کھا لیتے ہیں
اور پھر کیا ہوتا ہے
پلاسٹک ان کے پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے اس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور کئی بار ان کی موت بھی ہو سکتی ہے
یہ تو بہت افسوسناک بات ہے
جی ہاں ہماری چھوٹی سی لاپرواہی بے زبان جانوروں کے لیے بہت بڑا نقصان بن سکتی ہے
میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ زمیندار میں سمندر میں بھی پلاسٹک بیگ پھینکے جاتے ہیں
پھر سے کیا بولا آپ نے
میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ سمندر میں بھی پلاسٹک بیگ پھینکے جاتے ہیں
بالکل پلاسٹک بیگس ہوا اور پانی کے ذریعے دروں اور سمندروں تک پہنچ جاتے ہے وہاں مچھلیاں اور سمندری جانور انہیں کھانا سمجھ کر نگل جاتے ہیں
اس سے ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہو گی
جی ہاں اسی وجہ سے دنیا بھر میں پلاسٹک پولوشن کو ایک بڑا انوائرمنٹل چیلنج ہو مانا جاتا ہے
پلاسٹک بیگ جلانے سے کیا ہوتا ہے
پلاسٹک بیگس جلانے سے زہریلی گیسز نکلتی ہے جو ہوا کو آلودہ کرتی ہے اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے
مطلب نا انہس زمین پر پھینکنا ٹھیک ہے اور نہ ہی جلانا
بالکل اسی لیے ہمیں بہتر آٹرنیٹیوز استعمال کرنے چاہیے جیسری جیسے کپڑے کے تھیلے جوٹ بیگس اور یوزیبل بیگس کپڑے کے تھیلے تو بہت مضبوط بھی ہوتے ہیں اور ان کے بار استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح کچرا بھی کم ہوتا ہے اور انوائرمنٹ بھی محفوظ رہتا ہے
ہمارے گھر میں پہلے ہر شاپنگ کے لیے پلاسٹک بیگ آتے تھے لیکن اب میں اب میں میری امی کپڑے کے کا بیگ استعمال لے کر جاتے ہیں
ہے اگر ہر گھر میں لوگ کی عادت اپ اپنا لے تو پلاسٹک کا استعمال کافی کم ہو سکتا ہے اسکول میں بھیائٹ کو صاف رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے جی ہاں تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے سے لوگوں میں شعور پر پیدا ہوتا ہے
تمہارے خیال میں پلاسٹک بیگ اتنا مشہور کیوں ہے
کیونکہ یہ سستے ہلکے اور آسانی سے مل جات ہیں دکانداروں کے لئے بھی ان کا استعمال آسان نسان ہوتا ہے
لیکن اگر کوئی چیز سستی ہو اور انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائے تو ہمیں اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے
ب صحیح کہا تم نے ہمیں ہمیشہ اپنے ماحول اور مستقبل کا خیال رکھنا چاہیے
کچھ ملکوں نے پلاسٹک بیگ پر پابندی بھی لگائی ہے
جی ہاں کئی ملکوں اور شہروں میں سنگل یوز پلاسٹک بیگس پر ریسٹرکشنس لگائی گئی ہیں تاکہ پلیوشن کم ہو
اس سے لوگ ریوزنیبل بیگ کی طرح متوجہ ہوتا ہ ہوتے ہوں گے
بالکل جب آلٹرنیٹیوز ملتے ہیں تو لوگ دھیرے دھیرے اپنی عادتیں بدل لیتے ہیں
مجھے لگتا ہے ہر اسٹوڈینٹ کو اس بارے میں اورنیس پھیلانی چاہیے
میں بھی یہی سوچتی ہوں اسٹوڈینٹس انوائرمنٹ کے سافر بن سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں
اگر ہم اسکول میں اویرنیس کیمپنگ کیمپنگ رکھیں تو کیسا رہے گا
بہت اچھا رہے گا ہم پوسٹرس بنا سکتے ہیں اسپیچ دے سکتے ہیں اور لوگوں کو ریوزیبل بیگس استعمال کرنے کی ہدایت دے سکتے ہیں
ہم ایک سلیوشن بھی بنا سکتے ہیں
ضرور جیسے پلاسٹک بیگ کو کہو نہ صاف ماحول کو کہو ہاں
واہ یہ سلو مجھے بہت پسند آ
شکریہ چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں
ایک اور بعد پلاسٹک بیگ زمین کے زرخیز پر بھی اثر سب ڈالتی ہیں کیا
جی ہاں جب پلاسٹک مٹی میں جمع ہوتا رہتا ہے تو زمین کی قدرتی خصوصیت متاثر ہوسکتی ہے اور پودوں کی نشو نما پر بھی اثر پڑ سکتا ہے
مطلب اس کا اثر صرف انسانوں پر نہیں بلکہ پودوں اور جانوروں پر بھی پڑتا ہے
بالکل انوائرمنٹ کے تمام حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاپنگ پر جاتے وقت ہشہ اپنا بیگ ساتھ رکھ
سمجی سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے پلاسٹک بیگس کا استعمال کم کرنے کا
میں نےج میں آج ہی کر جا کر سب کو اس بارے میں بتاؤں گی
اور میں بھی اپنی فیملی اور فرینڈس کو موٹیویٹ کروں گی کہ پلاسٹ بیگس کی جگہ ریوزبل بیگس استعمال کریں
اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ ہے تو ہمارا ماحول کتنا صاف ہو سکتا ہے
بالکل انوائرمنٹ کی حفاظت صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے
آج کی گفتگو سے مجھے پلاسٹک بیگ کے بہت سے نقصانات کا پتہ چلا
کیا کہا آپ نے؟
آج کی گفتگو سے مجھے پلاسٹک بیگس کے بہت سے نقصانات
مجھے تم سے بات کر کے خوشی ہوئی جب ہم ایسے ٹاپکس پر بات کرتے ہیں تو ہمارا علم بھی بڑھتا ہے اور شعور بھی
بالکل صحیح چلو آج سے عہد کرتے ہیں کہ پلاسٹک بیگ کا استعمال کم سے کم کریں
انشاء اللہ اور دوسروں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلاسٹک بیگ استعمال میں آسان اور سستے ہوتے ہیں لیکن یہ انورمنٹ جانور پیڑوں اور انانوں انسانی صحت کے لیے
نقصان گئی تھا جی ہاں پلاسٹک پالوشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں ریوزیبل اور انوائرمنٹ فنڈری پیکس کا استعمال کرنا چاہیے ہر شخص کی چھوٹی سی چھوٹی کوشش ہمارے ماحول کو صاف اور محفوظ بنا سکتے ہیں
بہت اچھی بات کہی تم نے ال ہم اپنی ال ہمیں اپنے انوائرمنٹ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے
امین
چلو اللہ حافظ
آفظ